ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو
ہاں میں بھی ٹھیک ہوں گھر پے سبھی ٹھیک ہے
ہاں گھر میں سب ٹھیک ہے شکر اللہ کا آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں شکر اللہ کا کیا کر رہی ہو
بس بیٹھی ہوں آپ کیا کر رہی ہو
میں بھی بیٹھوں میری نا بہن آئی ہے میں اسی کے ساتھ کا سے بہت مزہ آیا ہم نے بہت انجوائے کیا
دیکھا مزا کتنا آتا ہے ایک ساتھ وہ دیک
ہاں ایک ساتھ تو مزا آتا ہاں
وہ نہیں گئی ابھی
نہیں نہیں بعد میں جائے گی ہم نے تو بہت روکنی کی کوشش کی لیکن وہ رکی ہی نہیں اس نے کہا مجھے کام ہے
ٹھیک ہو
ہاں اچھے سے اور سنائیے آپ ہاں بس اوکے بس ٹھیک اچھا بیٹا کہاں ہے آپ کا
میں نے اس کو ٹیوشن بھیجا
اچھا اس کا آج موڈ ہی نہیں تھا جانے کا
نہیں اس کا وہ شرٹ کا مسئلہ ہو گیا
اچھا ٹھیک پھر کب چپ کی اسے وہ رو رہا تھا نا
وہ اس نے باہر جا کے ہی پھر چپ کی
اچھا ٹھیک ٹھیک اور سناؤ
اور بس دعا ہے آپ کے آپ سناؤ
بس ٹھیک اللہ ہمیشہ ہم سب کو ٹھیک رکھے آپ کو بھی ہمیں بہت خوب پھر گئے تھے کل کہیں بازار گھومنے
ہاں ہم گئے تھے لال چوک پھر ہم نے وہاں سے ڈپٹے وپٹے لائے
اچھا یا اللہ رحم چلو اچھ صبح تک اچھا کیا اور سناؤ
بس ٹھیک اچھے سے
اور تو یہی کہ ہم پلان کر رہے ہیں پکنک جانے کا کیا آپ لوگ آؤگے آپ کی آپ اور آپ کی بہن
رہینگے
دیکھنا نہیں ہے کنفرم کرو نا کہ میں نام لکھوں گی یہاں پہ کیونکہ بہت سے لوگ ہیں نا پھر کوئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے کتنے ممبرس آؤ گے
ہاں سب بھی آ سکتے ہو ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے
امم
ٹھیک ہے
اور
کوئی بات نہیں بس ٹھیک آج نا ایک فیملی ہماری یہی ہے دودھ پاتری وہ میری گھر سے کازن گئی ہے تو اب ہم بھی کس طریقے کر رہی ہے ہاں ہاں وہی انشاء اللہ جائیں گے اور کیا کریں گے
انشاء اللہ اور سنا
سلجھانا ہی اچھا ہوتا ہے کیونکہ دیکھتے ہے ہم یہاں چیزیں دیکھنے آئے ہیں سیکھنے آئے ہیں ہر کسی نںی جگہ کی نہیں ایکسپرینس ہوتی ہے اور وہ آتا ہے نیچر کو انجوائے کرتے ہیں کی جگہ گھر میں بیٹھ کے بور ہو جاتے ہیں
ٹائم کے بعد جائیں گے
ایک ہاں بیٹھ کے بور ہور ہوجاتے ہیں ایک ہی جگہ بیٹھ کے پتہ نہیں ماما اور چھوٹی یاسمین ماما اور چھو ہاں بو لو کیا ہاں پتہ ہے ماما اور ماما اور چھوٹی نے ایسی چونچ لڑائی وہ جیسے کبھی ملے ہی نہیں ہے ایسے وہ بات ماما گئی ہے اس کی یہ منہ کے پ ہاں بولو
میں نے کہا آپ کو
کیا کیا ہو ہاں
صورت خزارہ کھلا ہ نا قبر
اچھا آپ نے یہ ایک بات پچاس منٹ میں بول دی ہاں بولو
وہاں پہ کتنی بھیڑ ہے اللہ رحم کرے وہاں پہ آپ یہ رکھ کے آرمی والے وہاں پہ رکھے ہیں اپ
ہاں وہاں ہے نا یہ اس سے لگی ہوئی ہے تو ہر کوئی فائدہ اٹھانے جاتا ہے
لیکن وہاں پہ بھیڑ بہت ساری ہے
اچھا ٹھیک ٹھیک ہاں مجھے بھی پتا ہے
لیکن وہاں پہ چھوڑ دیں گے ہی نہیں
وہاں کس قسم کے کاپڈے ہیں
سب قسم کے
ہ اچھا اچھا اس کا فون بار بار ڈاؤن ہوتا ہے پتاہ نہیں اس کو اب ایک کام کرنا گھر تک جب یہ جائے گی نا اس کو یہ یہاں سے ایتا کنیکٹ کر کے دینا ہے اتنی بڑی جائے گی اس کو سات چارجر جائے گا
ہاں
پتا نہیں اس کے فون کے ساتھ کیا مسئلہ ہے
یہ اس کا فون جلدی ڈاؤن ہو جاتا ہے
یہ یہ اصل میں نا اب خراب ہوا ہے کیونکہ میرا فون بھی ایسا ہی پھر ریس رییکٹ کر رہا تھا جو میرا ون پلس تھا نا
آپ کو بھی تھا نا یہی فون کو
ہاں ہاں ہاں وہ بھی ایسے ہی خراب ہو گیا اس کو بس پھر پانچ منٹ ابھی تو تھی ٹھیک ٹائم نکل رہا ہے اس کو اب دیکھو آگے آگے کیا ہوگا اس کا ہےنا کھارا باکھارا یا خراب ہے اب کوئی بات نہیں اس کا ہسبینڈ اس کو بنایا دلائے گا انشاء اللہ وہ خوشی خوشی دلائے گا خوشی کو خوشی سے دلائے گا یہ آئی فون
خوشی کو خوشی سے ملے گا
ہاں ہاں ہاں اور کیا بس ٹھیک ہے اپ سناؤ
بس ٹھیک شکر اللہ کا اس کے بعد اپ مجھے ٹاپک سینڈ کرنا ٹھیک ہے
اس کے بعد اب ہم چپی کریں گے اکٹھے بیٹھیں گے اب تک ٹائم کم ہے پھر یہ جائے گی بچاری
کرو نا اور
کیا اپ کو میں نے اس کے بعد پھر دن ہے نا میں نے سوچا اپ کو جو یہ لگا ہوا ہے نا زنگ یہ اٹھ جائے گا اس ایک کال سے پھر اپ کا بات کرنا اسٹارٹ کرو گی ورنہ اپ کو یہ سب چیزیں ایسی رہیں گی
اللہ
ہاں اب کیا کرنا ہے دوپہر کے بعد یہ بھی اللہ کے حوالے جائے گی محمد رضوان بھی سوئے گا ہاں پھر یہ جب جائے گی گھر ان شاء اللہ پھر اس کے ساتھ بھی کام کروں گی کرنا تو ہے کسی ایک کو کام ملا وہ تو مل کے کرنا ہے تبھی اس کام کا فائدہ ہے
ہاں تبھی اس کام کماتا ہے ہم خوشی کو میں بھی بولوں گی میرے ساتھ بھی کرنا
ہاں اور مجھے انفارمیشن ائی سار کو بھی اور یوزرس کی ضرورت ہے مطلب یہ ابھی چلنے والا ہے یہ بہت اچھا ہے وہ سر نے مجھے دیا تھا دوسرا میری سر سے بات ہوئی سر نے مجھے دیا تھا دوسرا کام آا سر نے مجھے دیا تھا دوسرا کام لیکن وہ مجھے نہیں اتا ہے عربی اور اسپینش
اچھا ٹھیک
اسی لینگویج میں اب ان کو چاہیے وہ مجھے نہیں اتا
آر بی اور
ایسپانچ
وہ کیسے کرنی بات کرنی عربی میں
مجھے نہیں پتا کیا کرنا ہے شاید وہ ٹرانسکرپشن جیسا ہے اپ تو وہ ان کو فائدہ ہو گا
ہمیں کہاں ائے گا وہ
نا
مت
نہیں نہیں
پھر بھی ہم ٹرائی کریں گے
کہاں سے کرو گی ٹرائی سیدھے پولیس تو اتا نہیں ڈائریکٹ
دیکھیں گے
ارے وہ ڈمو مانگیں گے تو کیا دیں گے اپنی نوزی یہ محمد زان بولتا ہے اب بولو آ پی کیا کھاؤں اپنی نوزی
بولنا پہلے آپ سینڈ کرو ہمیں وہ کام کیا ہے
اچھا
پھر اگر ہمیں آئے گا تو ہم بتا دیں گے
اچھا ٹھیک
ہے نا
ہمم
ٹرانسکرپشن پھر سے آنی چاہیے
وہ تو ٹائم رہتے ہے آئگی ابھی رکو ابھی تو فیلحال ہی میں وہ بند ہو گئی اب وہ بہت سا روک وہ آتی نہیں آئی اس وجہ سے وہ بند ہو گئی چلو پھر خیر چھوڑو یہ سب باتیں اور سناؤ کیا کیا پکایا ہے آج
کتنا پائی اپ ک حال سے
ہاں
پھر کب آئی ماما آپ کی ننیحال سے
وہ تو اس کی دوسرے دن ہی آ گئی تھی کل بھائی گیا تھا چھوٹا بھائی
اچھا اچھا ٹھیک ہے
ہاں وہی گیا تھا پھر وہ صبح آٹھ بجے آ گیا
ہاں اتنی جلدی کیوں
ان کو آفس جانا تھا نا
اچھا ٹھیک
ان کو بھی اب محمد ازان کی طرح موڈ آف رکھنا تھا میں جلد ہی کیوں آ گیا ننیال سے وہ رکھتا ہے نا پچ وہ کتنا کھیلتا ہے میرے ساتھ
بہت
وہ انکل بھی بنتا ہے بوچر بھی بنتا ہے پتا نہیں کیا کیا بنتا ہے
ماما کہاں نکلی ابھی
ہمیں نہیں پاتا کہاں گئی اس نے بولا بھی نہیں گائی ہوگی کہی اور سناؤ
اور بس دعا آپ کی
وہ تو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی اب شادی میں مجھے بلاؤگی یا نہیں کیونکہ مجھے لگتا ہے پھر آپ آپ لوگ بھول جاتے ہو نا کہاں سے آپ فرینڈ کو کال کرے دعوت کرے اس لیے میں یہی سے یاد دلا رہی ہوں اچھا ہاں لاسٹ بار تو بھول گئی تھی نا آپ جب آپکی بھائی کی شادی تھی
نہیں نہیں اب نہیں بولیں گے
چلو دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے ٹھنڈی ہے کہ مجھے لگ رہی ہے مطلب وہ نہیں بیمار والی ٹھنڈی مجھے لگ رہا ہے موسم ٹھیک ہے
موسم بہت اچھا ہے آج
ہاں موسم اچھا ہے
چلو پھر نماز کا ٹائم ہوگیا
ابھی رکو نا کچھ ٹائم کیا ہوا آپ پوچھو آپ بٹ فائس ہاں نماز تو پڑلی ہے اور کیا نماز کے بغیر تھوڑی ہم بیٹھیں گے نماز تو دل کا سکون ہے ہاں ہاں چلو پھر ٹھیک ہے ملتے ہیں بعد میں اللہ حافظ
چلو اللہ حافظ